وعلیکم السلام ٹھیک ہو
اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کااں
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر
کیا کرریو
میں گاڑی میں بیٹھا ہوں میں گیا تھا ہاسپٹل کونا تھوڑا س ایکسیڈنٹ ہوا تھا
کیسے ہوا ت ایکسیڈ
اسکوٹی سے میری ٹانگ میں لگ گئی ہاتھ میں
کیسے آپ کو اسکوٹی چلانی نہیں آتی ہے کیا
تو آدمی ایک تھا وہ میرے ہی اوپر چڑھ گیا
ہ ہ ہ اب زیادہ مت نہ لگے
ہ تھوڑا سا پیر میں زیادہ لگی ہے
اچھا ٹھیک اب ڈاکٹر دوائی وغیرہ لیک ہے
ہاں ٹیکمسک اور دوائی رکھی ہے زیرو ڈال اور بھی کوئی دوائی ہے
اچھا ٹھیک اب گھر میں ہی ہی خیال رکھنا
ہاں میں ابھی گھروں چاہوں گا
اچھا اچھا ٹھیک اور چائے پی تھی کیا
ہاں میں تو چائے صبح پی تھی میںاں جلدی اٹھ گیا تھا میں نے نہایا ابھی اصل میں ہمارے پڑوسی کی نا ڈیتھ ہو گئی
اچھا اچھا
میری بہن رو رہی تھی وہ پھر میرے پھنس آ گئی سونی کی
اچھا ٹھیک ٹھیک اب فرق ہے کچھ
ابھی ابھی ہوا ایکسیڈینٹ میں کو بھی بنڈیج کیا ہاسپٹل میں
اچھا ٹھیک میں خود آج لیٹ اٹھی ن ا ان سے میں ابھی اٹھی ن سے میں اوپر سوئی تھی مجھے پتا ہی نہیں مجھے نہ کسی نے بولا بلایا نہ کچھ
اچھا ٹھیک
ہ نہ چائے نہیں پی آپ نے آپ ہی بی جائے
ا ج چائے صبح ہی پی تھی بوول نا ابھی
اچھا ٹھیک اور بتاؤ آپ
بس
یہ آج کل کے لڑکے ہوتے ہیں نا یہ اتنا تیز چلاتے ہیں گاڑیاں اسکوٹی
ا تو بھی دھیرے ہی چلا رہا تھا میری بیس یا پچیس یا تیس اسپیڑ ہوگی وہ آدمی آیا تھا وہ دیکھ رہا تھا آسمان کی اور وہ اوپر سے میرے اوپر چٹھ گیا پھر بولا اس نے غلطی ہو گئی معافی دے دوو وہ یہ مگر فائدہ ہے کیا پھر
پھر مطلب وہ بھاگ گیا
وہ پیدل تھا وہ کہاں بھاگ جاتا
اچھا ٹھیک ٹھیک چ نو
اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر اللہ کا آپ خیال رکھنا
پرسوں بھی ہوا تھا ایسے ہی ا ڈل گیٹ کے سائڈ سے ایکسیڈنٹ وہاں
یہ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے چلاتے ہیں
آپ کو آتی ہے اسکوٹی چلانی
نہیں نہیں مجھے نہیں آتی ہے
اچھا ٹھیک یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہو جائے
ٹھیک ہے
لیکن آ
اگر ٹھیک ہو گیا نا لیکن دھیرے چلایا کرنا اس ج لگ جاتی ہے
اسکوٹی تو یہ چیزیں تو دھیرے چلانی ہوتی ہے اور ہیلمٹ وغیرہ یہ بھی تو ضروری ہے
ہاں ا
ہاں
وہ بت کر ٹ ہے
جی
اور گھر میں سب ٹھیک ہے
آ آج اسکول بھی آف تھا تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم سون مرگ جائیں گے
پھر پ
نہیں سونا مرگ تو ابھی نہیں گئی لیکن تیاری کر رہے ہیں ہ ہ
اچھا ٹھیک اب گاڑی وغیرہ جس میں جاؤ گے آ آرام سے چلانا جو وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ہاں جاؤ اچھے سے گھومو لیکن ٹریول وغیرہ آرام سے کرنا کیونکہ آج کل ہے نا یہ ایکسیڈینٹ عام ہو گئے ہیں آج
ہاں ہاں لیکن سونامارک کشمیر کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے
ہاں وہ بات تو سچ ہے
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سونے کا میدان
ہاں
سنا مرگ آپ کو پتا ہے سنا مرگ سری نگر سے کتنے کلو میٹر دور ہے
اور وہاں پہ ر رتے میں بہت اچھی سینری دکھتی ہے بہت اچھا نظارہ ہوتا تا ہے سون مرگ میں
وہاں سے سب سے حسین کیا ہوتا ہے آپ کو متنا پاتا ہے
وہاں پہ سب سے حسین ہوتا ہے سن مرگ کا پانی اور وہاں پہ بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور وہاں کی قدرت ہوا بہت ہی ہاں برف بھی ہوتی ہے ابھی تو برف کا سیزن نہیں ہے لیکن برف وہاں پہ بہت ہاں وہاں پہ تو گلیشیئرس ہوتے ہیں گلیشیرس جو برف جمع ہوتی ہے پہاڑوں پہ وہ ہو
ہاں سوون مرگ میں دور دور تک ہرے بھرے میدان نظر آتے ہیں گرمیوں کے موسم میں وہاں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں
ہاں
اور سونا مرگ میں باہر کے کہ لوگ کتنے آتے ہیں وہاں پہ کتنی بھیڑ ہوتی ہے
ہاں سنا ممر گ کہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ باہری لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے نظارہ دیکھنے کے لیے
ہاں اور وہاں پہ برف سے ڈھکے پہاڑ ہوتے ہیں اور صاف شفاف دریا پانی کتنا صاف ہوتا ہے وہاں پہ اس میں نیچے والے پتھر بھی دکھتے تے
ہاں پانی تو ادھر بہت شفا صاف ہوتا ہے اور وہاں کی ہوا میں اتنا اتنا اچھا ہوا ہوتا ہے نہ پولوشن ہوتا ہے ادھر نہ کچھ باقی ہوا صاف و شفا
ہاں س
پانی پینے لائق ہے ہاں وہ بھی پینے لائق پانی بھی ہے وہ پانی جو دریاؤ میں رہتا ہے وہ ہم پی بھی سکتے ہیں
ہاں ہر سال وہاں ہزاروں سیاح آتے ہیں دیکھنے
ہاں اور ہزاروں باہری لوگ وہاں پہ وہ نظارہ دیکھنے کے لیے آتے ہے اور اس کا لطف انداز لیتے ہیں اور پ پہ بہت اچھی اچھی جگہیں ہیں گھومنے کے لیے باغات وہاں پہ اور وہاں پہ ایک میلہ بھی لگتا ہے سونا مارگ میں
ہاں ہاں لوگ وہاں ٹرینک کے ٹریکنگ کیمپنگ اور گھوڑے کی کی سواری بھی کرتے ہیں
ہاں وہ تو وہاں پہ مشہور ہے گھوڑے کی سواری کرنا ٹریکنگ بہت سب کچھ چیزیں ہیں
آپ گئے ہو سونا ہمارے کبھی
تو بہت بار فیملی کے ساتھ گیا ہوں فرینڈس کے ساتھ گیا ہوں وہ بہت اچھی جگہ ہے سوون مرگ میں ہم تین دن رہے ہیں اور وہاں کا پانی بھی اتنا اچھا ہے جب وہاں پہ صبح اٹھتے ہیں نا اتنی اچھی آواز ہوتی ہے کوئل کی ہ جب کوئل وہ آواز کرتا ہے وہ ہوتی ہے بہت مزہ آتا
ہاں سونا م سے بالتر اور امرناتھ یاترا کا راستہ بھی گزرتا ہے
ہاں سونا مرگ سے تو یہ ہممارتا راستہ بال ک بھی نظر آتا ہے اور سوون مرگ کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک بال تل ہے جو گلیشرس کے نام سے مشہور ہے جہاں پہ سب سے زیادہ برف پڑتی ہے اور وہاں پہ پہاڑ ہے بہت بڑے بڑے پہاڑ
سونا مارگ کشمیر کی ایک خوبصورتی ہے
ہاں سونا بر تو ایک خوبصورت جگہ ہے کشمیر کی
ہاں ہاں وہاں پہ اتنے اتنے چیز ہوتے ہیں جیسے کہ وہاں پہ پہلے ہی ہم دیکھیں گے برف سے ڈکے ہوئے پہاڑ وہ کتنے سجتے ہیں جب دور سے دیکھ ہیں اور وہاں پہ سونا مرگ میں اب ایک چیز ہے ٹنل
ہاں وہ تو نہیںئی نہیں ہوئی ہے سونا مر
لیکن ویسے مزہ نہیں آتا ہے ویسے ہم سینریز وغیرہ دیکھتے تھے اب ٹنل میں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے
وہ مگر ایک بات ہے کہ اس سے ہمارا جو راستہ ہے وہ
اور ہماری جان بچ سکتی ہے ہاں ہاں ہاں
رستہ بھی س نقسان ہو جاتا ہے اس ٹنل میں ٹریفک جیم بھی اتنا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹنل اسی لیے بنائی گئی ہے کہ لوگوں کا سمے بچے اور لوگ اچھے سے انجوائے کرے سون مرگ میں
وہاں پہ ٹینل میں بھی کتنی فیسلٹیز ہوتی ہے
ہاں بہت ساری فیسلٹیز ہے وہاں پہ فائر ایگزٹ بھی ہوتا ہے مطلب اگر خدا نہ کرے کبھی وہاں پہ آگ وغیرہ لگ ایف آئی آر ایگزٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک چیز زیادہ مشہور ہے مک کی کی روٹی آپ نے کھائی ہے سو نمبر
ہاں ہاں ہاں ہاں وہ جو وہ وہاں پہ زیادہ مشہور اس لڑکی کی ہے جو چھوٹی لڑکی بیچتی تھی
وہ تو دوسری جگہ ہے دودت پتھر میں لیکن سوون مرگ میں بہت سارے ہوٹلس ایسے ہیں جنہوں میں یہ بیچتے ہیں اور ا وہ وہاں پہ فلن وغیرہ بیچ تھ جو مطلب کشمیر کا کلچر چر رہ ہے مطلب کش کشمیر کی ٹریڈیشنل ہے مطلب جو کشمیر والے پہن ت ہیں
ہاں سونا ہماری کشمیر کا ایک قیمتی تحفہ ہے
ہاں اللہ نے دیا ہے ہمارے لیے وہ قیمتی تحفہ
جی
باہری لوگ کشمیر آتے ہیں سوون مرگ گھومنے کے لیے سوون مرگ کی جگہ وزٹ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے اس کا انداز لطف لینے کے لیے اور انہوں کو بہت مزہ آتا ہے سوون مرگ میں گھوم کر
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے ہر سال وہاں ہزاروں سیاح یہاں آتے ہیں لوگ وہاں ٹرکنگ کیمپنگ اور گھوڑے کی سواری لطف اٹھاتے ہیں لیکن وہاں پہ تو الگ ہی مزہ ہے اس کی دلکش وادیاں خوب سکن مال ہر شاخ کو اپنا تراف متواجو کرتا ہے۔
ہاں چلو ہم کرتے ہیں بات جی کرو آپ تیاری کرو اچھے سے پیکنگ ویکنگ جاؤ گھومنے کے لیے میں دوائی کھاتا ہوں اور میرے کو پھر جانا ہے آج یہاں پہ میرے کو آج تھوڑا سا کام ہے میں وہ کام ختمقیفےگزع کرتا ہوں اللہ حافظ
چلو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سونا مارگ کی مطلب حفاظت کرنی چاہیے وہاں بھی کوئی پلیوشن نہ پیدا ہو ہوا کا پلیوشن پانی کا
ہاں وہ تو ہم رکھتے ہیں عغدآفعںںں ںووقعسدح چلو